حالات ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے وہاں پہ سبھی ٹھیک ہے الحمد للہ بتائیے آپ ٹھیک ہے اچھے سے وہاں پہ سبھی ٹھیک تھے
سب ٹھیک آپ بتائیے آپ
بچے ٹھیک سے تھے اچھے سے ہاں شکر شکر بس کچھ نہیں بیٹھے تھے موسم کیا تھا حال وہاں پہ موسم ٹھیک ہی تھا کہ بارش ہو رہی تھی اس بار ا کافی زیادہ بارش ہوئی نا مگر
ہاں
ہوں یہاں سے بہت زیادہ نا پانی جمع ہو گیا تھا سڑکوں پہ وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ہاں ہاں بالکل ہاں یہی بحث چل رہی تھی کہ ڈرینیج سسٹم پورا فیل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پانی بہت بھر بھر کے سڑکوں پہ تھا اور ہمارے آنگ
امی تم گئی ماسی ہوں آں تو اچھا اور بتائیے
شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں اچھے سے وہاں پہ سبھی ٹھیک ہے
سب سب ٹھیک ہے
اور اب کیا کر بس بچے باہر کھیل رہے ہیں ہاں کھیل رہے ہیں باہر گیمس اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ہوں کبروں میں
چلو ماشاء اللہ ٹھیک ٹھیک اور بتاؤ آپ
پا ا کو مبارک ہو اور تین دن مل گئے
صحیح بات ہے ہاں الحمد للہ اللہ نے خیر ہی کیا اللہ کر کہ اور ہو جائے پتا نہیں ایسا تو ویسے ہوا نہیں ہے کہ اور ہو جائے گی لی کن اگر ہیٹ ویو کا کچھ مسئلہ ہوا پھر سے تو دیکھیں گے کیا کریں گے ہے نا اتنی بھی مجبوری تو ہے نہیں جب انسان کی صحت ہوگی تبھی تو ہے انسان کر پائے گا پڑھ بھی پائے گا ہے نا
ہاں یہ لوک مگر کہاں پھر اگر یہ لوگ چاہتے سٹرڈے تک دیتے پھر بولتے ٹوئٹی سیون سے اسکول
ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے انہوں نے تین دن دیدی ہوں ہوں چلو الله ہما خیر اور بتائیے شکر اور بتائیے آپ ٹھیک تھے اچھے سے چائے وغیرہ ہو گئی ہاں چائے وغیرہ آپ بتاؤ آپ کیا کر رہی تھی آپ کی چائے وغیرہ ہوگئی
ہاں ہمیں کام چل رہا ہے تو بس آج دن میں اتنا کام نہیں ہوتا ہے صبح ہمیں مزدور ہوتا ہے وہ ٹائلس وغیرہ اٹھا رہا ہے سیمنٹ
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا ٹھ
تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ہی تھے پھر اب میں نے صفائی وف فائی کی جھاڑو دیا اندر سے باہر سے ب کھانا پکایا سالن پکایا اب
ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں چلو ماشاء اللہ اچھا کیا
اب آپ کل جائیں گی کہ پرسوں
دیکھتے ہیں ویسے پتا نہیں
میری ممی بو رہی ہے آپ کو نہیں بیٹھنا ہوتا ہے ادھر بیٹھنا تھا اور
کہاں پے وہاں پ مجھے لگا نا اب جانا ہاں مجھے لگا اب مت جانا ہے ہمیں اسکول کو منڈے کو نہ جانا تھا نا تو پھر جب چھٹییاں ہو گئی میری صحت بھی ٹھیک ہے پھر مجھے مناسب نہیں لگا گھر جانا میں نے سوچا بہتر ہے بیٹھو
اچھا کیا پھر یہ دن کہاں آتے ہیں
ہوں
واپس جو دن چلا گیا وہ واپس نہیں آتا آپکی باتیں ہے ادھر
ہاں ہاں آپ بات ہے نہیں نہیں میں نے تو دیکھا نہیں ان کو ایک بار لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا بس تب سے کل میں نے اس کو دیکھا آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو اچھے سے اور
بس
کیا کر رہے تھے اور آپ
مکو آج دن میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے صفائی وفائی تو ابھی کی میں نے
ہوں چلو ٹھیک ٹھیک اور بتائیے وہاں سے ہوا کیسی ہے ہے ٹھنڈ کچھ کہ نہیں موسم ویسا ہی ہے
گرمی ہے بارش ہو گئی اگر وہ ہوتی بہت تہم تک تور تھوڑا سا موسم ٹھیک ہی رہے تا اسٹل میں اب برداشت کرتی ہوں گرمی کیونکہ مجھے صبح جب روٹیاں بناتی ہوں مجھے پسینہ ایسا
ہاں ہاں ہاں ہاں اس ٹائم اس سے زا اب ہوتا ہے آپ لوگ گیس پہ ہی بناتے ہوں گے نا روٹیاں
نہیں نہیں میں انڈکشن پہ سارا کچھ کرتی ہوں چائے روٹی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہم لوگ بھی انڈکشن پہ ہی کرتے ہیں صحیح بات ہے گیس سے مگر زیادہ گرمی ہوتی ہے نا انڈکشن سے بھی ہوتی ہے پھر بھی لیکن گیس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے چلو الحم خیر اور بتائیے آپ کیا کرے تھے تھے اور اچھے سے تھے آپ
ہاں بس دعا سب ٹھیک تھے اچھے سے
وہ سب اچھے سے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں کہ کہیں گئے ہیں
وہ گیے ہے ان کو امی نے اپنی بہن کے گھر لیا ابھی وہ قرآن پڑھنے تھے
امم امم امم قرآن پڑھنے کہاں جاتے ہیں وہاں نزدیک ہے کوئی درز ہو کہ
نہیں وہ جاتے ہے دکان پر ان کے بابا بھی پڑ یہ ہے نا ریوائز کرتے ہیں اپنی دکان پر وہیں پہ مولوی صاحب آتا ہے
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے
ہاں وہاں پہ دو تین دکاندار پڑھتے ہیں
چلو ماشاء اللہ اچھی بات ہے اور بتائیے باقی صحت ٹھیک ہے نا آپ کی
ہاں بس صحت بھی ٹھیک ہے
چلتا ہے فرینڈ مگر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ صحت مند ہو تو پھر بھی آپ نہ اپنے فیملی اپنے بچ بچوں کو اپنے ہسبینڈ کو تبھی جا کے آپ کیئر کر سکتے ہو جب آپ پہلے خود ٹھیک ہو ورنہ ہو جاتا ہے پھر مسئلے ہی مسئلے چلو اللہ تعالی ان شاء اللہ صحت یاب رکھے
نہیں ہے اس کی کیئر
اچھا ایسا کیوں ہے
مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے
ایسا نہیں بولنا چاہیے اللہ ہمہ خیر اب پھر کس کو زندگی بولتے ہیں زندگی میں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں صرف صرف کس کے لیے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے
ہاں بچے کو یاد رہتا ہے
بچے کے لیے اس لیے تو میں نے کہا صرف اللہ کے لیے کرو ہر کوئی کام کرو مگر اللہ کے لیے باقی انسان سب بھول جاتا سب چاہے کیسا بھی ہونا شوہر وہ بھی پھر بھول جاتا ہے مطلب کیا کیا اچھے کام نہیں یاد رہتے انسان کو بس وہی چیزیں رہتی ہے یا جو کسی نے غلط غلطی کی ہے اب سب انسان ہوتے ہیں انسانوں سے غلطی ہوگی اب اللہمہ خیر اور
بس
اور میں جذباتی ہو گئی
نہیں مجھے زکام بھی ہے
اچھا مجھے بھی کچھ زکام تھا صبح سے میں موسم بھی تھا نہ تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہی صبح میں صبح کیا بارش ہو رہی تھی مگر او او
جب ہم چائے پی رہے تھے تب بارش نہیں ہو رہی تھی پھر جو ہی آ ن ہم نے ختم کہ میں صفائی کر رہی تھی کچن میں برتن ورتن دھو رہی تھی بس بارش اسٹارٹ ہو وہی
اچھا اچھا کتنے بجے اٹھتے ہو وہاں پہ قریب ہے نہ آپ
میں کبھی پانچ دس پہ کبھی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں آپ کتنے بجے ادھر اٹھتے ہو
ہم تو اٹھتے ہیں پھر لیٹ سے ہی کیونکہ پانچ بجے وہ واپس سوئے ہوتے کچن میں سوتے ہیں نا وہ لوگ وہ مسئلے ہیں نا وہاں بھی دوسرے دوسرے مسئلے انہوں نے اس پھر اٹھتے ہیں پھر میں تو اٹھتی ہوں پونے سات سات وہ سات بجے کیونکہ بچوں کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے نا لنچ کی تیاری ویاری میں ٹائم تھوڑا لگتا ہی ہے اور اوپر سے صبح ان کا بریک فاسٹ وغیرہ امم
بڑا مشکل ہے
ہاں مشکل ہے
نہیں میں نےآ ان کو نو بجے نکلنا ہوتا ہے
ہاں
یہ اٹھتے ہیں آٹھ بجے
ہاں
نا وہاں کے روٹی یہ چائے کھلاؤ پھر باپا پروسو پھر امی لے جات تی ہے گاڑی تک پھر میں کام کرتی ہوں
ٹھیک ٹھیک
آپ کو کون لے جاتا ہے بچوں کو گاڑی تک
ہاں عمر صاحب بھی رہتا ہے
نہیں وہ نکل نہیں ہوئے ہوتے ہیں وہ ہے سب دکان کے لیے
امم
اور
شکر شکر اللہ کا بتا اور
بس ابھی جاجی وہیں پہ ہے
امم وہ گئی ہے وہاں راج با گئی ہے
ان کو ڈیلیوری ہے
اس کو تو ہوگںی ڈلیوری اور نہیں تو کیا اس کو ہفتے ہفتہ ہو گیا ہفتے سے اوپر جب ہم وہاں تھے نا اس ٹائم اس کو چھٹی بھی دی تھی اس کو بیٹا ہو گیا نا لیکن اس کو وہ وہی تھا نا تھوڑا لنگس نہیں اس کو ابھی یہ نا اس کو تھوڑا پانی تھا لانگس میں جمع
ہاں یہ اسے انجیکشن نہیں کروایا تھا
اس کو ابھی ہو گیا نا تھوڑا پری میچور اس کو نہیں ابھی اس کو ابھی اگست میں ٹائم تھا اس کو بہت دن پہلے ہی ہو گیا اس وجہ سے اس نے ابھی وہ انجک شنس نہیں کیے کیے ہوتے پتتا نہیں ہے مجھے بھی اتنا تفصیل سے نہیں پتا ہے کہ اس نے کیے تھے وہ انجیکشن کی نہیں البتہ اب اس کو بچے کو انجیکشن رکھے ہیں اسی کے لیے نا لنگس کے لیے ہاں وہ تھا نا آئی سی یو میں تین دن تھا تو لیکن اس کے بعد اس کو
اچھا مجھے بولا اس نے ابو جی نے ہم نے سوچا وہ کیوں ہے آئی سی یو میں ابوجی نے مجھے لگا بڑا بیٹا مجھے کہاں پتا ہے چھوٹا بیٹا اس کا آپ نے بولا نا اگست میں ہوگا اس کو
ہوں اگست میں ہی تھا اس کو ٹائم مگر
وہی بیمار ہے
ہاں صحیح صحیح اب ہوتے ہیں نا آج کل بڑی پریشانی ہاں نہہ پز پڑٹ سچ ہے بڑے بیٹے کو بھی تو کیا ہو گیا آپ دیکھو اس کو لیکن بہت زیادہ ہے نا ہم پر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ
ج
وہ پرسوں آیا تھا بانڈی پورہ جب ہم وہاں تھے ایک دن پھر میں نے اس کو جب دیکھا وہ نہیں زیادہ بات وات کرتا ہے تھوڑا وہ گیا نا وہ بھی مطلب تھوڑا اس بچپن میں ہی یہ ساری چیزیں ہو گئی نا مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا ذہنی دباؤ بھی ہو گیا ہے
اسکول بھی گیا ہے نا
ہاں اسکول بھی تو ا وہ بھی اس کو جاتا ہے اسکول
وہ بیٹا بیٹی
بیٹی کہاں بیٹی ابھی چھوٹی ہے نا دو سال کی ہے وہ دو سال مطلب ڈھائی سال کی ہوگی وہ ساخلہ سے پہلے پیدا ہوی تھی نا کرتی ہے تھوڑی تھوڑی زیادہ نہیں
اچھا اچھا ٹھیک یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب احمد جانی کے ٹائم پہ ا وہ اس کے بابا سری نگر میں ادھر اپنا یہ ہونا چاہیے وہیں پہ
شوہر ہاں صحیح بات صحیح بہت ہے ام ام ام ام ام مجھے کچھ چکر جیسا لگ رہا ہے پتا نہیں
آپ کو گردن میں مت پوچھیے ہیں
ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا ہے گردن میں کچھ چلو ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے
اب اس کو چھٹی اب پھر دیکھیگی یہ بنجی ممی
کہاں نہ نہ وہ نہیں گئی تھی وہاں صرف بھیا گیا تھا پھر ہاسپٹل میں دیکھ نے کے لیے بس
ہاں میں اس کو مارتی پھر وہ نظر دینے بھی نہیں آرے ان کے پاس
غلطی کیا ہے انہوں نے مگر
ہاں کہ